ہیلو
ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک کیا کر رہے ہو
بیٹھی ہوں اب کیا کر رہی ہو
میں بھی بیٹھی ہوں
اچھا نہیں آپ نے پی
بھی نہیں آج تھے کالج
ہاں میں تھی بارش پڑ رہی ہے وہاں سے
نہیں ابھی نہیں پڑھ رہی ہے آپ کہاں پڑھ رہی ہے بیک جو جو بیک سائڈ شور ہے نا اس کو بند کرو
یہاں پہ بیک سائڈ شور کچھ نہیں ہے
اور بتاؤ
یہ بارش کی وجہ سے شاید آ رہا ہوگا شاید کی وجہ سے آ رہا ہوگا باقی یہاں پہ بیک سائڈ اور کچھ نہیں ہے
ٹھیک ہے اور
بس آپ بتاؤ
بس فرق ہو گئی
ہاں مجھے ہو گئی آپ کے اگزامس کب آ رہے ہیں آپ
آپ منڈی کو ہے
منڈے کو ہے
ہاں مجھے منڈے منڈے ہوتا ہے
منڈے منڈے ٹھیک کتنے پیپرس ہیں ایک
اب رہ گیا دو
ہی آپ دیتی ہو ایگزام
ہاں دیتی ہوں نا منڈے ہے نا مانڈے کو
ہاں مطلب کہ آپ نے کتنے پیپر دیے
میں نے تین دی اب دو ہے نا فائیو سبجیکٹ ہیں نا
اپ تو یہاں آئے ہی نہیں
مجھے کہاں ادھر ہے مجھے ڈسٹرکٹ میں دینا تھا نا
ٹھیک آپ کو اپنی یونیورسٹی میں نہیں تھا
نہ ہمیں ڈسٹرک کالجوں میں ہوتا ہے پھر کیونکہ اگر یونیورسٹی میں ہوگا تو پھر بہت سارے لوگوں آنا ہوتا ہے نا دور سے
ہاں
اس لیئے وہ رکھتے ہیں اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں کیونکہ اگر کسی کو دیر ہوگا پھر م دے سکتا ہے وہ اور اگر ہ سب سب کچھ لوگ سویرے نہیں آ پائیں گے اگر دیر سے ہوگا تو پھر گھر نہیں پہنچ پائے گی اس لیے
ٹھیک ہے اچھا کلاسز کب ہے
کلاسز مجھے لگتا ہے اس کے بد جلدی یا تو جولائی میں ہوں گے یا تو جولائی میں اگست میں ٹوینٹی ڈیز
یک ان دنوں آؤ گی نا یہیں سے آپ
اشا اللہ
ہاں اور پتا
آج کیا ہو رہا ہے موسم کو
پتا نہیں یہاں سے پڑ رہی ہے بارش بہت اچھی طریقے سے
موسم تھوڑا خراب ہے اچھا آپ مجھے بتاؤ
ٹھیک
آپ کو سوکھ اسکول جانا ہوتا ہے نا آپ لوگ کو آن لائن کلاسز ہے نا
نہیں ہم تو جاتے ہیں
ب رہے ہیں نا یہ اسٹارٹ ہوں گے آن لائن کلاسز
نہیں وہ نہیں تھا افشل ان لوگوں نے پھیلایا تیسی اس کا آ جایا آپشل کہ نہیں ہے
ہاں بو رہی تیل کات ختم ہو گیا اس کی
ختم نہیں ہو گیا یہ ب رہے ہم کریں گے اس پہ یہ کہ ہم دیکھیں گے اس کی وجہ سے جو یہ ہے اکنمی اس میں کوئی فرق آئے گا کہ نہیں
کیا پ آئے گا
جو گاڑیاں ہیں نا سکولس کی بہت ساری
اور کیا جیسے برلا دور سکول کے ہیں نا
اسی لیے اس نے بولا تھا میں دیکھوں گا لیکن یہ جو ایجوکیشن منسٹر ہے اس نے بولا نہیں کروں گی میں آن لائن کلاسز
کیونکہ اسے نقصان ہوتا تا ہے نا پھر بچوں کو عادت پڑتی ہے
ہاں بچوں کو بھی عادت پڑتی ہے اور اس سے یہ ہوگا نا مطلب کہ اس سے بہت ساری پرابلمس ہوگی تم اس نےیا بولت تھا تو
ہاں اور کیا
اور بتاؤ آپ
دیدی کو ہو گئی فارق
ہاں اس کو ہو گئی لیکن اس کو یہ ابھی فیس ویس دھونا دھونے سے پین ہوتا ہے
یہ ہوتا ہے نا ایک چیز یہ ہوتا ہے ایک جسم میں ایک چیز ہے اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے نا چلو ایکسٹرا ہی تھا مگر تھا نا جڑا تھا نا اس کے ساتھ آنکھ کے ساتھ
اچ ہ نہیں جو باڑی والی تھی نا اس میں نہیں ہوا لیکن جو اس کو چھوٹی والی تھی نا لیفٹ والی پہ اسی پہ ہوا کو زیادہ
ہاں اور اس کو کرنا تھا نا وہ اس کو بیر میں نکالنی تھی
ت اب ایک ساتھ ہی نکالی دونوں تو م ختم ٹشن ہی
ہاں وہ بھی صحیح ہے مگر اس اس کو ہوگی نا خود ہی تکلیف
اب ك کیا کرو کرن تھاا برداشپن دوت ت ج نا
چائے پی
نہیں ابھی نے آپ پینی تھی
اچھا ٹھیک ہے اور کیا چل رہا ہے وہاں سے سے
یہاں سے کیا چل رہا ہے وہی
کیا
ٹھیک ٹھاک ہی
آؤٹ سائڈ ا ان سائڈ سارے ٹھیک ہے
ہاں
ٹھیک ادھر جا ت ہو نانیال عید کی شاپنگ کی
ہاں میں نے کی
کیاالگا
میں نے لایا سوٹ ریڈ کلر کا آپ کے پاپا کے پاس میں کروں گی مجھے تو وہ انسٹیچڈ ہے نا ایسے مجھے کوئی فوٹو نہیں ہے البتہ میں نے اٹھایا اس اس کو لیسز ویسز کے ساتھ فوٹو وہی میں بھیجوں گی
ہاں وہی ب جو ہوگا نا اچھا والا مجھ وہ سینڈ کا اس نے سیمپلز لائے تھے ادھر بھی پتاہ نہیں وہکس لیے ہے ہم دیکھ د رہے تے یہ کیا مگر اس میں اچھے سوٹ ہے اس
ہاں اس نے بہت اچھے لائے ہے تم نے اسٹیٹس نہیں دیکھی اس کی
ہاں وہی نا میں نے ادھر اس نے لایا نا گھر بھی سیمپل وہ بھی اچھے ہیں
مگر پتہ ہے نا وہ ان کا پرائز اچھا خاصا ہے
کتنا
اس اس میں سے ایک جو تھا نا وہ تھوڑا پرنٹ ٹائپ میں
ہاں
جس کے اس نے کچھ ہی کلرس لائے تھے مطلب کچھ ہی پیسز ا اس وہ ٹویل ہنڈریڈ کا دیتا ہے وہ فراک سوٹ وداؤٹ لائننگ وغیرہ
اس کا آتا ہے ایک اسی ہوں
میں نے جو لایا میں نے مجھے دیا اس نے مطلب کہ سکس ہنڈریڈ میں پھر فراک سوٹ لائننگ کو لے کے لائننگ آتی ہے ہنڈریڈ میں ہی
ہ نہیں اس کا ایک آتا ہے نا جو وداؤٹ لائن جس کو وہ بنا کے وہ یہاں وہ دیتے ہیں ایٹین ہینڈرین میں بھی ایک فراق
ہاں ہاں وہ دیتے مہنگا ہی
وہ ہے ہی میں
لیکن وہ سوٹس بہت اچھے ہوتے ہیں
ہاں
م کو ریڈ لانا تھا مجھے بہت ٹائم سے تھا اس کا تو اب میں نے لایا اس بار
اچھا کیا اور اس نے کیا لایا
اس ل ن مطلب کیا ڈپ پٹا وغیرہ بھی کروں گی کسٹمائز اس میں
اس کو دوپٹہ بھی اچھے ہے وہ کچھ بلیو کلر کے
وہ میں نے نہیں لایا میں نے لایا سمپل پٹا وہ شفون پہ نہیں شفون پہ نہیں وہ شما ٹائپ پہ سک لائی لیسز پھر اسی سے کروں گی کسٹمائز تھوڑا
مجھے لگا وہ وہ بھی ہے اس نے لایا تھا ایک دوپٹہ وہ بھی مجھے بہت پسند آیا
اس کے پاس بہت اچھے ڈپٹ بھی ہے اور اس کو یہ کپڈی بھی بہت اچھے آئے ہے
ہاں وہ مجھے بہت پسند ہے کچھ کچھ زیادہ ہی بیوٹیفل ہے مجھے وہ زیادہ ہی پسند آیا کچھ تھوڑا تھوڑا البتہ ہے سارے اچھے خاصر
آپ نے لایا عید کے لیے
میں نے لایا تھا جو چھوٹی وال عید ہے اس میں میں نے واٹ کلر ڈریس لایا تھا وہ میں نے ابھی نہیں بنا ہے وہ میں نے نہیں پہنا ہے میں سوچ رہی تھی وہی پہنوں گی اور مجھے کپڑے لا کے ہے میں دیکھ رہی تھی اسی میں سے کچھ اچھا سا نکالوں گی پھر بناؤں گی پھر مجھے آاسپا کی شادی کے لیے بھی کپڑے لانے ہیں نا اچھے والے
وہ ہم نے تھیم رکھا رکھیں گے نا اس لیے
آاں وہ ہیی
اس کے لیے ہم نے سوچی ہے نا تھیم
کون سی والی
آپ کو نہیں بولا اس نے شام کا نہیں
نہ وہ آئے گی نا میرے ساتھ ہی ادھر باں پ شم کربھی
کہ بس
جب میں آؤں گی تب وہ بھی آئے گی
ٹھیک میں بت بوں گے نا یہ ہم نے کون سی تھیم رکھی ہے ایک تو ہم نے سوچا تھا مطلب کہ سوچا نہیں کیسے بولے گی ہم نے رکھی ایک تو بلو لیکن رائل بلو اور ریڈ کتاہ اور گرین ی تین ہم نے ایسے سوچا تھا تو
پھر دیکھیں گے کیا ہوگا فائنل؟
نہیں ریڈ رکھنا اگر گرین اور ریڈ کسی بھی حال میں رکھنا
ہاں وہ وہی کریں گے
کیونکہ ریڈ میں نے لایا شوق سے اور گرین ہمیں اچھے ہیوی لہنگااز ہے
اچھا ٹھیک
ہاں پورا فائنل ہوا کہ نہیں
ہاں اللہ حافظ
چلو
کر نا وہاں سے کال
ٹھیک ہے میں کروں گی بعد میں اس میں
اوکے
چلو